رحمۃ الکاتہ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
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہے اور جناب آپ خیریت سے ہیں
جی جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے ہم بھی خو ہیں جناب اللہ کا فضل ہے
بے شک اور آپ کے والدین کے ریست ہیں
جی جی جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے ہمارے والدین بھی خیریت سے ہیں اور آپ بتائیں
الحمد للہ الحمد للہ ہمارے والدین بھی خیریست ہیں
جی اور بتائیں جناب کیسی زندگی گزر رہی ہے سکون والی گزر رہی ہے یا پریشانی والی
الحمد للہ دیکھیے زندگی تو خون سے بھی نکلتی ہے تھوڑی پریشانیاں بھی آتی ہے زندگی ہے یہ ایسیے ہی سکھ دکھ میں نکل جاتی ہے سکھ بھی آتا ہے انسان کے پاس دکھ سکھ بھی آتا ہے اگر دکھ آتا ہے تو دکھ پا کر سکھ بھی آتا ہے
بالکل صحیح بات ہے جناب دیکھیے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس دکھ نہ ہو یا کوئی کوئی بھی پریشانی نہ ہو مطلب کہ ہر ایک کے ساتھ پریشانی لگی ہوئی ہے ہر ایک کے ساتھ مصیبت لگا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ جناب جی آب دیکھیں کہ جناب کیا ہے کہ اگر کوئی مالداروں سے بھی پوچھیں یا جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے تو وہ بھی اپنی پریشانی بتائے گا جس کے پاس پیسہ ہے ون ہے ہر چیز ہے لیکن ان کو سب سے بڑی چیز ہوگی کہ ان کو سکون نہیں ہوگا پیسہ تو بہت ہوگا لیکن سکون نہیں ہوگا اور غریبوں کے پاس کیا ہے غریبوں کے پاس بھی پریشانی ہے بیماری ہے یہ ہے
بے شک بے شک بے شک سحی فرمایا آپ نے دیکھیے سب سے زیادہ پریشان جو ہے سب سے زیادہ پریشان وہ رہتا ہے کہ جو جو جکات وغیرہ نہیں نکالتا اللہ تعا اسے ہر پریشانیا میں ہر پریشانیاں دے دیتا ہے جو جکۃ نہیں نکالتا مال ہوتے ہوئے بھی پیسوں کو جو ہے جمع رکھتا ہے اور جو ہے اگر اس کے دروازہ آ کے دروازے کے آگے اگر مانو گھر کے سامنے کوئی اپاہد یا کوئی آنکھوں سے اندھا آج میں آ جائے مجھے اس سے وہ خالی ہاتھ لوٹا دے دیکھیں اللہ تعالی اس کے جو گھر میں جو برکتیں ہیں جو اس کا بزنس ہے اللہ تعالی جو ہے نقصان پہنچ جاتا ہے نقصان کہ تج سے ایک غریب آدمی ایک غریب کو تے دس بیس روپئے دینے کے لیے تیرے پاس پیسہ نہیں ہے اور میں نے تو یہ اللہ حاظ میں نے تو یہ اتنی دولت عطا فرما رکھی ہے پھر بھی ت بیس تیس روپئے اگر کوئی تیرے در پر آتا ہے تو اس سے خالی ہاتھ تو لوٹا جاتا لیکن اللہ تعالی بہت
جی جی جی بالکل جناب بالکل آپ درست فرمائے ایسے ہی ہوتا ہے کہ دیکھیے ہر ایک کے ساتھ پریشانی لگی ہوئی ہے خاص کر کے دیکھیں امیروں کا کیا ہے امیروں کا تو مطلب کہ کیا کہتے پیسے ہیں مال ہے ہر چیز ہے لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ پریشانی جو امیروں کے ساتھ آتے مالداروں کے ساتھ پریشانی آتی ہے اس کے اوپر تو وہ آپ صحیح بولیں کہ زکوۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اب دیکھیں جی اب دیکھیں کہ مطلب کہ زکوۃ ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کا حق مار رہا ہے اللہ نے غریبوں کا حق مالداروں پہ رکھا ہے نا کہ جو غریب ہے اس کو ذر کات دیا جائے ہے کہ نہیں زکات کس کو دی جاتی ہے جس کی کے پاس مطلب کہ کیا کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں کھانے کی یہ نہیں ہے ہاں تو یہ مطلب کہ گز امیر جو ہے اپنی زکوۃ کو مطلب کہ زکوات کے پیسے کو سنبھال کے رکھے یہ سمجھیں کہ دوسروں کا حق مار رہا ہے اللہ تعالی ان کا بہت بڑا عذاب دیں گے بندے بھائی کی ریکارڈنگ میں نے معیاری دعا ہے میں ا رہی ہیں خ
الحمد للہ صحیح فرما آپ نے دیکھیے رفف بیچارا اگر وہ کپڑے لینے سے نہ گنجائش نہیں اس کے پاس کپڑے لینے کی کپڑے خریدنے کی اگر وہ پھٹے پرانے کپڑے پین کارڈ تیوار منا رہا ہے تو اور اگر جو ہے آپ اسی پڑوس میں اسی کی پڑوس میں رہتے ہو اور آپ نئے کپڑے پہن کے نئے جوتے پہن کے الحمد للہ عیتر وغیرہ لگا کے اس کے سامنے سے آپ گزر رہے ہو تو دیکھیے وہ غلط ہے آپ خود سوچو اگر آپ جو ہے اس پڑوسی کا دھیان رکھو گے تو آپ جو ہے اگر آپ ہ اس کا اس کو تھوڑا کپڑے وغیرہ دلا دو گے الحمد للہ اس کی چپل وٹی ہوئی ہو تو ل دلا دو گے تو الحمد للہ آپ کو وہ دعا دے گا آپ کو دعا دے گا ماشاء اللہ جی دیکھیے تو ہمیں غریبوں کا بھی دھیان رکھے ہمارے پڑوسیوں کا دھیان رکھے کئی بار کیا ہوتا ہے ہمارے پڑوسی جو ہے عید کے دن بھی بیچارے جو ہے یر خورمہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں بنانے کی لیکن بچاروں کے پاس پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے میٹھے چاول بنا لیتے ہیں چاول ابال کر سکتے کر ڈال کر ٹائم پاس کر لیتے ہیں دیکھیے تھوڑا ہمیں دیکھنا چاہیے پڑوسوں کا بھی دھیان رکھے
جی سب سے بڑی چیز ہے جناب دیکھیے کہ یہ غریبوں کے اندر اللہ نے اتنا صبر دیا ہے کہ دیکھیں کہ گرمی میں لوگ مالدار اے سی میں رہتے ہوں گے اور کیا ہے کہ کولر میں رہتے ہوں گے لیکن غریب جو ہے یہ فٹ پاتھ پر رہتا ہے لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کھانے کو کوئی ٹھکانا نہیں رہنے کا کوئی ٹھکانا نہیں لیکن پھر بھی صبر کیا ہوا ہے دنیاوی تھوڑی سی تکلیف ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ آخرت میں ہمارا تو مطلب کہ بییرا پار ہے ہمارا مطلب کہ کیا ہے کہ بییرا پار ہو جائے گا اللہ ہماری آخرت کو سنوار دے گا اس کو بھی معلوم ہے کہ اللہ آخرت میں ہم کو اچھا بدلا دے گا د دنیا میں ہم تھوڑی سی مصیبت جھیل لے کہ یہ یہی ہے نا کہ غریبوں کا جو حساب و کتاب ہوگا یہ مطلب کہ امیروں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہوگا اس کا حساب بھی کم ہوگا کیونکہ اس کے پاس مال ہی کم ہے پیسے کم ہیں اس لیے
الحمد للہ ماشاء اللہ صحیح فرمایا آپ نے کہ دیکھیے جو ہے ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے جو ہے اگر ہمیں غریب اللہ تعالی کی بنائی ہوئی نعمت ہے سب غریبی اور امیر ہی اگر دیکھیے اللہ تعالی امیری آدمی کا بھی جو ہے ا امتحان لیتا ہے اس کا بھی اللہ تعالی دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے کچھ سوچتا ہے یہ یہ غریبوں کے لیے کچھ کرتا ہے یا نہیں اور غریب کو بھی جو ہے غریب اس لیے بناتا ہے کہ غریب کو بھی برداشت کرنے کے اس کا امتحان لیتا ہے کس سے غریبی برداشت ہوتی ہے یا غریبی کے اندر یہ کیا کیا چیز ہوتے خوش ہے اور کیاس نہیں ہے یہ احسان مند کرتا ہے یا نہیں ہے تو دیکھیے غریب آدمی اگر چٹنی روٹی ملے گی نا اسے تو اللہ اللہ کا سکھ شکر ادا کرے گا الحمد للہ مجھے اللہ تعالی نے چٹنی روٹی دی کم سے کم مجھے بھوکا تو نہیں رکھا تو دیکھیے اللہ گھر آواز میں جو ہے اللہ کا جو ہے فرمانطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے
جی جی جی جی بالکل درست فرمایا آپ دیکھیے اس کے اندر دیکھیے شکر گزاری ہوتا ہے اور اللہ تعالی کو سب سے زیادہ جو ہے شکر گزار بندہ پسند ہے جناب اب دیکھیے ادناال سے اگر ہم غذائیں کھا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالی اچھا آطتا فرماتے ہیں اب دیکھیں اب کیا ہے کہ مالدوروں کا اگر کیا کہتے ہیں کہ کسی کے پاس ایک گاڑی آ گئی تو پھر بھی مطلب کہ کیا کہتے ہیں کہ پریشان رہے گارے یار چھوٹی گاڑی ہے بڑی گاڑی ہو جائے تو دیکھیے اللہ تعالی کے شکر اور کیا ہے کہ جو نارمل انسان ہے وہ بھی یہیارے یار اس کے پاس فور ویلر ہے ہمارے پا بس بائک ہے تو اس کو اپنے سے اوپر کے لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنا ہے تب جا کے اللہ کا شکر نکلے گا دل سے کہ کیونکہ نیچے کے لوگوں کو دیکھیں گے جناب تب جا کے اللہ تعالی شکر گزاری نکلے گ کہ اللہ تعالی کم سے کم اس سے بہتر ہم کو بناائے اس کے پاس تو کیا کہتے ہیں بائک بھی نہیں لیکن ہم کو تو اللہ نے بائک بھی عطا فرمایا
بییسا بے شاک بے شق صحی فرمایا آپ نے دیکھی اللہ کا شکرگزار کرنا چاہیے کہ جو ہے بیچارے جو ہے اگر کسی کے پاس سائیکل ہے تو سائیکل والے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار اس کے پاس تو بائک ہمارے پاس سائیکل ہے ارے وہی جو بیچارے جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے جو پیدل جاتے ہیں بازار وغیرہ تو خوش ہی سوچے آپ کتنا ٹائم لگتا ہے انہوںیں کتنا پریشان ہوتے ہیں لیکن آپ تو خوش نصیب اور اللہ تعالی کا آپ شکر ادا کرو کہ کم سے کم ہمارے پاس سائیکل تو ہے آپ صحی بات ہے آپ نے فرمایا کہ آپ سے ہممی تو آپ کو نیچے لیول کے انسان کو دیکھیے اوپر لیول والے انسان کو نہ دیکھے اوپر لیول انسان کو آپ د رکیں گے تو دیکھیے آپ کی نیت سوچ وغیرہ سب چینج ہو جائے گی اور جو کہ آپ کے ساتھ میں ہاں تو تھوڑا دھیان رکھے
جی جناب یہ ہوتا ہے کہ لوگ مطلب کہ دنیا کے اعتبار سے لوگ اس سے تجسس کرتے ہیں ایک دو
فڈی حسب
کی کوشش کرتے ہیں جیسے ایک کسی کے پاس ایک گاڑی ہے فور ویلر تو وہ سوچتا ہے ہمارے پاس دو آ جائیں ہم اس سے آگے بڑھ جائیں مال و دولت میں لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں جناب کہ لوگوں کو دین کے متعلق تجسس کرنا چاہیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے کہ اگر اگر مطلب کہ دوسرے رے انسان اگر دو رکعت نفل پڑتا ہے تو ہم چار رکعت نفل پیں اگر کوئی صرف عشا کی نماز پڑھتا ہے تو ہم تحجد کی بھی نماز پڑھیں تو دین کے معاملہ میں ہم کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے
بے شک بے شک بی فرمایا آپ نے دن کے معاملے میں ہم دوسروں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے اور دیکھیے ہمارے سب کو دن کے بارے میں سمجھائے الحمد للہ کا دن کے بارے میں وہ سمجھائے گا تو اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائےیں گی
بالکل بالکل صحیح بات ہے غرغ کوئی بھی اگر ہم ہمارا کام بنے تم اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرے اگر کوئی کام نہیں بن رہا ہے تو اس پر اللہ تعالی سے معافی مانگیں کہ ہمارے گناہ کی سے کہیں ہمارے گناہ کی وجہ سے تو میرا کام نہیں اٹکا ہوا ہے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور بے شک تو ہی کام بنانے والا ہے یہ بولے ہے کہ نہیں چلیے ان شاء اللہ پھر بات ہوگی انشاء اللہ پھر بات ہوگی آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا
الحمد للہ عؤامن اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃہ اللہ و برکاتہ
وعلیکم السلام وورحمۃ اللہ